ہیلو
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام کییسے ہیں ہمائی جان بڑھیا ہیں
جی خیریت سے جی آپ بتائیں
میں کہہ رہا تھا آپ کے گھر میں امی ابو بھائی جان سب خیریت سے ہیں
جی جی خیریت سے ہیں آپ کے گھر میں امی ابو بھائی جان سب خیریت سے ہیں
سب خیریت سے ہیں سب خیریت آپ پ نے پوچھا ہمیں بہت دل کے اچھا لگا ہوں ہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے باقی میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج کا ہمارے جو ٹاپک ہے نا
جی
ٹی وی ورسز موبائل ہے ٹھیک ہے نا
جی
نارملی تو آپ ہمیں خالی میں یہ بات کرنی ہے کہ ٹی وی کے کیا فائدے اور کیا گھاٹے ہیں اور موبائل کے کیا فائدے اور کیا گھٹے ہیں ٹھیک ہے جی تو پہلے ہم موبائل کو سائڈ میں رکھ کے ٹی وی کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ہاں جی تو ٹی وی کی بات کرتے ہیں تو پہلے کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ زیادہ تر لوگ ٹی وی نا جد تر دن میں پوری پوری سات سات گھنٹے آٹ آٹھ گھنٹے لگاتار چلے تھے اسکول سے آ کے ٹی وی دیکھے ہیں لگاتار چار چار گھنٹے فون زیادہ یوز نہیں کرتےے
جی
تو میرے حساب سے وہ کم یوز کرنا چاہیے بچوں کو آ کھیں آئی آنکھوں پہ بہت فرق پڑتا ہے ویسے اللہ تعالی نے ہمیں کل دو آنکھیں بخشی ہے تو ہمیں اس پہ دھیان رکھنا چاہ نا ٹھیک ہے نا باقی ہ ہ میں بچوں کو یہی کہنا جاں ٹی وی کم یوز کریں اور باقی ٹی وی کا ایک فائدہ بھی ہوتا تھا بہت اچھا جو کبھی جیسے کہ بہت بڑھیا جیسے کہ گھر میں دو فیملی رہ رہی ہے ہے نا اور ٹ بیچ میں دوپہر کے ٹائم میں اگر لڑائی وغیرہ ہو جاتی ہے فیملیز میں کوئی بول چال ایسی الٹی سیدھی ہوئے تھوڑی بہت اور اگر وہ پھر رات کو کھانا کھاتے وقت ایک ہی ٹی وی چلتا ہے اور سب سب لوگ کے ٹی وی کے پس بیٹھ کے کھانا کھاتے کھاتے باتیں وغیرہ کرتے ہیں ہے نا تو کافی سلجھاؤ آتا اس سے انجوائمنٹ بڑ جاتا ہے ان کافی باتیں وغیرہ بھول جات ہیں لڑائی وغیرہ تو ٹی وی یہ بہت اچھا زون تھا ٹی وی کا اور یہ زون مجھے لگتا ساری چیزیں کم ہوتی جا رہی ہے تو میں ٹی وی زیاد تر یوز کرنا چاہیے بقی میں آپ سے کیا چاہوں گا کہ نا ٹی وی کے فائدے گھٹے زیادہ نہیں ہے بٹ موبائل کے فائدے گھٹا بہت ہے جیسے کہ پہلے ہم کئی کھو جاتے تھے پہلے آج کل تو بہت سدار ہے پہلے تو جگہ جگہ نیوز آتی تھی کہ اس کا بچہ کھو گیا اس کا لڑکا کھو گیا اس کا لڑکا س نہیں ملا ابھی تک پتا نہیں کہاں پر ہے اور آج مگر آج کے ٹائم میں اگر میں کہوں کہ ہمارا محمد صاحب کھو گئے ہیں اگر میں کہوں محمد صیبق ہو گئے ہیں تو ان کے امی ابو ایک دم کیا کہتے ہیں لوکیشن ان کی لگائیں گے اور دیکھ لیں گے کہ امروہ میں ہے ہے نا جی تو اس چیز کا کافی سدھار ہے میرے مطابق ہے نا کافی میں دیکھتا ہوں کہ محمد علی علی غائب ہیں ہے نا یا پھر محمد سیجو آئے ہوئے ایسے ہمارے کافی دوست وغیرہ ہیں تو آج آج کل ایسا کچھ نہیں ہے آج کل تو لوکیشن چیک کر لیتے ہیں فون کے فائدہ آئےے کہ لوکیشن اب مجھے کبھی کل نا ایسا ہوا میں گیا تھا باہر دکان پہ گھومنے ہے نا تو میں نے یہ کہتے ہیں اب مجھے بھوک لگی میں نے کہا می جی میں پسے بڑے ہوں گے کولڈ ڈرن ووللڈرن پے لیتے ہیں
جی
نا تو میں نے کولڈ ڈرنگ وڈرنگ دکان سے کولڈ ڈرنک وغیرہ لی جیب میں جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک روپیہ نہیں میں نے کہا میرے پیسے کم کر گ تو مجھے تھوڑا بہت شکرانہ شر شک ملا میں نے کولڈ ڈرک منہ میں ڈال چکا تھا کوڈ ڈرک کاد پی چکا تھا مجھے اللہ تعالی کا شکر ملا کہ فون ہے ہم پہ ہم نے فون سے پے ٹی ایم کرے اور لے لی تو یہ فون کا کافی فائدے ہیں
بہت اصولیت ہو چکی ہے ہمارے پاس فون ہے نا ہمارے پاس تو پیمنٹ وومنٹ کا کوئی چکر نہیں رہتا اگر پیسے بھی نہیں ہے تو پیمنٹ پیمنٹ ہو جاتی ہے آرام سے
کروا لو کسی سے بہت فائدے ہیں کئی کو گئے تو نمبر ہمیں یاد ہے ہم کسی کو بھی کال کر سکتے ہیں ورنہ پہلے کے زمانے میں کوئی کھویا تھا تو کس کون کرتا تھا بتاؤ
جی صحی بات ہے
میں نے دیکھا ہے مہینے مہینے بھر لڑکے غائب رہتے تھے ہمارا ایک دوست تھا آپ کو یاد بھی ہوگا شاید یا نہیں بھی ہوگا سنجے نام لڑکا تھا ہمارا ایک ہے نا تو اس کا چھوٹا بھائی کھو گیا تھا کافی ٹائم تک نہیں ملا وہ لڑکا اور ایک کچھ ٹائم بعد آتا ہے اور بتاتا ہے کہ مجھ سے بہت کام کرایا یہ وہ وہاں پہ ہو گیا تھا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغہ وغیرہ تو ان چیزوں سے ہم بچنا چاہیے اور ویسے بھی اب تو کئی فون کی ایڈوانٹیج ہے ہاں جی ہاں جی محمد مان لیجیے اسے
اچھا اچھا
میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جتنا ہو نا فون کم مطلب فون کا بہت فائدہ ہے میرے مطابق باق ایک اور چیز بتانا چاہوں گا تو میں فون کے جو ڈس ایڈوانٹیج ک ج وہ پہلے یہ بتایا آپ کے گھر میں کیا کہتے ہیں پیچھے ٹی وی وغیرہ کارٹون وغیرہ چل رہا ہے کیا بھیم بھیم
نہیں نہیں اب کوئی نہیں چل رہا ہاں میں نے بند کر دیا وہ
ہاں وہ نا ویسے ہی میں کہنا چاہ رہا تھا باقی کم کر لیتے کوئی بات نہیں باقی میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ فون کے تو فائدے ہیں نا فائدے
جی جی یہ بات تو آپ کے بالکل صحیح ہے فون کے فائدے بہت ہیں
باقی ڈس ایڈوانٹیج دیکھیں تو آج کل کے لڑکے جو ہیں فون میں بہت باتیں کرتے ہیں کوولوں پہ دن بھر تو وہ فائدے نہیں ہے میرے مطابق ہے نا ہاں آن لائن ورک کے ہاں اگر آپ آن لائن ورک کے تھرو کریں بات تو بہت فائدہ بھی ہے بہت اچھی بات ہے وہ کافی بچے کافی بچے میں نے دیکھے ہیں جو فون زیادہ سے زیادہ یوز کرتے ہیں آنکھوں میں ان کی فرق آ جاتا ہے ایک آنکھ آڑی ہو آتی ہے ایک آنکھ سیدھی ہو جاتی ہے ہمارا ایک محمد نمن ہمارا ایک محمد نمن ہے وہ کام سے آنے کے بعد فون ہی فون یوز کرتا ہے وہ بچارا بہت ڈہنا ہو گیا بھائی ہاں مانتے ہیں ہمارا بھائی ہے پر محمد نمن نے فون زیادہ یوز کرا یہ فون کا فون میرے مطابق نہیں یوز کرنا چاہیے اس چیز میں ٹھیک ہے نا جی
جی جی
باقی تعلیم کریں فون کے تھرو تو فائدے مند رہے گی
جی یہ بات ہے
فون کے تھرو پڑھائی کریں بہت اچھی رہے گی
بہت اچھا ہے صحیح بات ہے آپ کی بالکل صحیح بات ہے ان شاء اللہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں
ہوں بہت اچھی بات کرتے ہیں ہم ویسے میں آپ کو بتاؤں نا تو فون ہمارے لیے بہت فائدے مند بھی ہے کئی جگہ اگر ہم اتہاس کے تھرو دیکھیں اپنے یا پھر اگر ہم کیا کہتے ہیں اسٹڈی کے تھرو دیکیں یا پھر تعلیم اسٹڈی بیس بالکل صحیح بتیا آپ نے باقی آن لائن ورک کے لئے فون بہت اچھا ہے
جی یہ بات تو ہے فون کے بنا تو آن لائن ورک کہاں پہ ہے یا تو لیپٹاپ سے ہوتا ہے لیپٹاپ کی اتنی وہ نہیں ہوتی کہ آپ خرید خرود لیں کیونکہ بہت مہنگا ہوتا ہے وہ
ہاں ہاں ارے آج کل تو کافی ایسے ایپلیکیشنس بھی آ گئی ہیں جن پہ آپ کالوں پہ باتیں کرو اور آپ کو پیسے ملیں گے تو میں اس لیے کہنا چاہوں گا کہ فون کے فائدے اور گھاٹیں بہت اچھے ہیں جو ہم اڈوانٹیج دیتے ہیں ڈسڈوانٹیج دیتے ہیں
جی یہ بات تو ہے اب ہر وقت ویسے ہر وقت فون بھی اچھا نہیں ہے نا جی جی
ہر وقت فون اس لیے اچھا نہیں ہے اب میں آپ کو کیا ہی بتاؤں ہمارے نا جاننے والوں میں ایک لڑکا رہتا تھا چھوٹا چھوٹا تھا ہے نا وہ بہت فون چلاتا تھا ہم نے کچھ نہیں کہا اسے زیادہ ہم نے چھوٹ د رکھی تھی ہمیں کیا پوچھ میں زیادہ نوٹ نہیں تھی آنے والے ٹائم میں اس بندے نے ہماری ہی ویلو کم کرنی ہماری لینگویج خراب الٹا سیدھا بولنا یا وغیرہ وغیرہ تو ہم نے اس کی ستاائن لگائی بھر کے چھتیس گڑھ ت ہمارے بیلٹوں کی سدان دی
اچھا جی
پا جو انڈا ہم سے صحیح سے بولتا ہے اور ڈھرا بھی ہو چکا ہے فون یوز کرنے میں تو میں یہی کہوں گا فون صرف اسٹڈی کے بیس پہ یوز کریں آپ نے جیسے بتایا کافی فائدے مند ٹھیک ہے نا فون کا ہر جگہ فائدہ بھی ہے گھاٹ بھی ہے ضرور نہیں ہے فون کا وہ فائدہ مند یوز کرنا چاہیے میرے مطابق
جی
ایڈٹ کریے نا آپ کو بتاؤ نا تو جو فول ہے وہ ہمیں کم یوز کرنا چاہیے میرے مطابق ویسے آپ کی کیا رائے اگر ہم فون کو کیا فائدے فائدے ہیں ہمارے فون کے
فون ویسے زیادہ اپنے یوز کے لیے یوز مطلب اپنی ضرورت کے لیے یوز کرنا چاہیے کہ مطلب اتنا نہیں کہ ہر وقت
ہ ہوں ہ دیکھو صحیح بتاؤ نا تو فون کا ہر جگہہ فائدہ بھی ہے گاٹا بھی ہے میں آپ سے کہوں تو میرے مطابق تو آپ اگر فون کو یوز کرتے ہیں تو کریں من نہیں ہے ہے نا پر فون کو یوز کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے
اچھا
ہوں ہر بندہ فون کو ایسے ہی فالتو میں اولٹا سیدا یوز کرتا ہے میں کہتا ہوں بےیکار ہے فون کو یوز کرنا نا ایک طریقہ ہوتا ہے میں آپ کوتاؤ میں ہی فون یوز کرتا ہوں فون یوز کرتا ہوں جب جب کے تھرو یوز کرتا ہوں میں کام کرتا ہوں دن بھر فون کان فون مطلب فون کے اتنے فائدے اٹھ چکے ہیں کہ میں کام کرنا میرا آسان ہو گیا ہے جو کام میرے بس کی بھی نہیں ہوتا تھا نا پہلے وہ فون وہ فون کے چکر میں ہو جآ ہے آج
جی
ہ فون سے تو چیزیں پوچھو فون سے بتایا تھا کہ ایسے کر لیجیے تو مجھے کافی اچھا لگتا ہے باقی میں آپ سے بھی یہ کہنا چاہوں گا اگر آپ فون یوز کرتے ہیں تو فون کو صرف ایک کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کام کے لیے یوز کریں
جی جی یہ بات تو آپ کی بلکل صحع بات ہے فالتو بھی یوز کرنا فون بیکار ہے
نہیں پل تو م چاہیے باقی فالتو میںز کیوں ہی کریں گے اتنے اچھے اچھے کام آگئے ہیں فون کے تھرو تو ہوں میں تو آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ زیادہ تر یوز کریں تو بہت اچھا رہے گا فون کو صحیح طریقے سے یوز کرنا ہ آپ کے مطابق فون کو ہمیں نا زیادہ یوز کرنا نہیں سے میرے مطاببق تو
نہیں میں ویسے بتا تو فون یوز کرنا تھوڑا بہت بیکار بھی ہے کیونکہ بہت زیادہ ڈسٹریکشن ہے وہ ہمارے لیے آج کل آج کل ایک ریل جی آج کل ایک ریل چل رہی ہے ریل ریل بڑی بےگار ہوتی ہے ایک پت نہیں مودی جی مطلب ہے وہ ان کے لیے ان کے لیے ایک الگ سی وہ بنا دی ہے ایک ان کے مطلب مذاق اڑا رہے ہیں کبھی ان پہ کچھ کر رہے ہیں مطلب یہ کچھ فون کا نا ڈس ایڈوانٹیج ہے کیونکہ دوسروں کو ایسا کرنا نہیں چاہیے
ارے میں آپ کو اتنی پیاری بات بتانا چاہوں گا مطلب پہلی بار کہنا چاہوں گا پہلے کے زمانے میں فون نہیں ہوتے تھے نا تو لوگ اپنی پریمکاؤں سے ملتے تھے اور آج کے زمانے میں تو پھر ملتے تھے خط وغیرہ دیتے تھے ایسی بات کرتے تھے اور آج کے زمانے میں تو بندہ فون ہے ٹیکسٹ میسج کر لے گا بس کال کر لو وہ ملنا جانا ختم چل کرا ہاں ساھے آٹھ سے دیکھے کم سے کم سڑھے نو تک کی ٹائمنگ ہے وہ لوگوں کی آج کل ہاں ہاں تو میں یہی کہوں گا کہ ایسی ٹائمنگ تھوڑی ختم کریں باقی اپنا نا نہیں نہیں میں اپنی سچی ٹائم بتاؤں تو میری ٹائمنگ میں تھوا نا پہلی بات تو میں تھوڑا نا ایک کیا کہتے ہیں اپنا ایک الگ زون ہے جو
ہاں
ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤوں سب سے الگ زون جو ہوتا ہے غائب گغائار رہتے ہیں ہم ان چیزوں میں باقی ہم کرتے ہیں ہمارا ٹائمنگ ایسی ہے شام رات کے ٹائم مان لیجے بارہ بجے سے اسٹارٹ ہوتی ہے دو بجے تک ہوتی ہے یہ ٹائمنگ ہے ہماری دو تین تک ہوتی ہے بولے بھلے سےم میں صبح جاب پہ جانا ہوتا ہے بٹ پھر بھی
نہیں نہیں ٹائم دین تو بہت ضروری ہے ٹائم کے بنا تو کچھ بھی نہیں ہے
ٹائم دنے چاہیے یار دیک کوئی بندہ آپ سے بھی آپ سے بھی وہ کرتا ہے نا کہ سپوز کرتا ہے کہ مطل جیسے کہ بندہ وہ سوچتا ہے کہ یہ بندہ ہی ہم سے بات کرے ہم ٹائ نہیں دیں گے اچھی بات نہیں جسا کوٹے باقی آپ کا بھی اچھا ٹائمگ ہے آ بھی اچھا ٹائم دیتے ہیں بٹ میں کہوں گا کہ جوٹا آپ کو فرینڈ کے ساتھ دینا ہے وہ ٹائم بوز کرنا ہے اس ٹائم بات کرنے کا مزہ بھی نہیں آتا بندے کو اکیلے بندہ بات کرے کافی مزہ آتا ہے باقی ہاں آپ کو میں اچھی ہی رائے آرنے مجھے بہت اچھی رائے دی بھای بچوں کو فون دیینا چاہیے نہیں دین چاہے اس بارے میں بقی مجھے بہت اچھا لگا سے بات کر کے ہے نا آپ سے پھر کیں بات کروں گا ویسے سلیمان ہمارا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے چلو میں آپ سے کرتا ہوں پھر کئی بات آپ سے بہت اچھا لگا بات کر کے اور آگے بھی میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے باتیں کرتا رہا ہوں و ایسے ہی کیونکہ آ بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں ہے نا جی چلو ٹھیک ہے خدا حافظ خدا حافظ